السلام علیکم بھائی
ہ السلام علیکم بھائی جان
بائیس سب ٹھیک ہو
آپ ب ہاں سب خہریت ہیں آپ بتائیے کیسے ہو سب ہاں سب سب خیریت ہیں آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت
سبھی ٹھیک ہے سبھی آپ کے ابا جان ٹھیک ہے امی جان ٹھیک ہے آپ کی
ہاں ہاں ابا جان امی جان ٹھیک ہے بھائی جان آپ
ہاں بھائی تو میں بھی بیٹھا تھا میں نے
ہاں بھائی تو میں بیٹھا تھا ابھی میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں آپ سے کچھ جانکاری حاصل کر لوں تو بھائی آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
تو سوشل میڈیا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جیسا آپ جانتے ہو جہاں لوگ ایک دوسرے سے کونیکٹ میں آتے ہیں فوٹوز ویڈیوز اور میسیج شیئر کرتے ہیں نا بھائی
ہاں بالکل
تو آپ کچھ بتانا چاہو گے سوشل میڈیا کے بارے میں
ہاں بالکل جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم مطلب ان جانے لوگوں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور اپنا دوست بنا سکتے ہیں اپنا دوست بنا سکتے ہیں جیسے کہ ان کے شہروں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی جانکاری بھی لے سکتے ہیں اور جو ہاں وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ایسے کچھ جانکاری بھیے حاصل کر سکتے ہیں ان سے
تو بھائی میں بینیفٹس کے بارے میں بات کروں گا جیسے کہ سوشل میڈیا کے بہت سارے بینیفٹ سے ہے نا دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کے لوگوں سے آسانی سے رابطہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہو آج کل کوئی اسٹوڈینٹ کہیں پر پڑھتا ہے ہے نا اس کے گھر والے کہیں اور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا کوئی اور پڑتا ہے دور تو ایسا فیل نہیں ہوتا ہے ان کو دور ہے ان کو لگتا ہے یہ سمنے ہے نا اور اور تو اور اس کا ایک اور بینیفٹ یہ تعلیم اور لرننگ کے لئے یوزفل ہے ہے نا ہر کوئی چاہے امیر ہو چاہے چاہے غریب ہو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے اس سے سوشل میڈیا سے ہے نا علم ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے سوشل میڈیا سے
بالکل
اور تو اور لیٹسٹ نیوز ہاں اور تو اور لیٹسٹ نیوز انفارمیشن جلدی ملتی ہے ایسے ہی کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں جلدی انفارمیشن آتی ہے کہیں پر کچھ ہو گیا ہے نا بھائی
ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نیوز میں دیکھتے ہیں اور نیوز پیپر نیوز پیپر پڑھ کے اور جانکاری حاصل کرتے ہیں اور
ہاں بھائی بالکل صحیح بات کہی آپ نے اور کچھ بتانا چاہو گے آپ سوشل میڈیا کے بارے میں
ہاں بھائی جان اور اور جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور جو ہمارا موبائل فون ہوتا ہے ہاں بالکل اسکل جیسا کہ ہمارا موبائل فون ہوتا ہے اور ہم کہیں پر کوچنگ یا پر پڑھائی کرنے نہیں جا سکتے تو اپنے موبائل فون سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنا ایجو ایجوکیشن پڑھائی گھر پر بیھ گھر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں یا پھر کوئی پاس میں لائبریری ہو اس میں بیٹھ کے اپنا ایجوکیشن پڑھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں
ہاں بھائی بالکل صحیح بات کہی آپ نے تو سوشل میڈیا کے بہت سارے بینیفٹس ہیں بھائی ہے نا آپ اپنی ٹیلنٹ کو دکھا سکتے ہو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پ ہے نا جیسے کہ نا انسٹاگرام ہو گیا سنیپ چیٹ ہو گیا اور کئی سارے پلیٹ فارمز بھی آ اییلیبل سوش مڈیا پہ
ہاں بالکل ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے کہ ہم اس میں تھوڑا فیوچر بھی ہے ہمارا جس سے کہ ہم سوچ س ہم ان کا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں جس تو ان سے ہمیں سوشل میڈیا پیسہ بالکل ہاں بالکل اس سے ہم ہمیں تھوڑا پیسہ بھی ملتا ہے جس سے کہ ہم سکتے ہیں اور ان سے مطلب تھوڑا بہت لڑکوں کا فیوچر بھی ہو جاتا ہے اور مطلب یہ تو لڑکیوں کا ہی نہیں ہے فیوچر بنا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو
ہاں بھائی صحیح بات کہی آپ نے اور تو اور سو یہ جو سوشل میڈیا جو ہے نا اس سے اپ آن لائن بزنس اور مارکیٹنگ میں بھی یہ اس میں بھی مدد کر سکتا ہے ہماری اس کے بہت ساریے فائدے دوست اور فیملی سے کانٹیکٹ بنتا بنا رہتا ہے نا بھائی
ہوں
تو جیسے کہ ہمارا دوست کیپر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ یہ یہ ریلز ویل شیئر کرتا ہے تو ہمیں پت چلتا ہے کہ کہ ماحول کیسا ہے وہاں کا کیا چل رہا ہے وہاں پر تو ہمیں سب جانکاری مل جاتی ہے سوشل میڈیا تھرو
ہاں بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم پاس میں جیسے کہ ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں ہمارے پاس میں تو وہ وہ ہم سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں دور ہوتے ہیں تو تو ہمارے جو موبائل فون ہیں ان کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو کال یا پھر ایسے بتا مطلب ویڈیو کال کر کے ویڈیو کال کر کے اور ان سے ہم بات کر سکتے ہیں اور اپناپن دور کر سکتے ہیں
ہاں بالکل صحیح بات آپ کہی آپ نے اور اور بینیفٹس کی بات کریں ہم جسکو ہم فاہد کہتے ہیں اردو میں تو فائدے اس کے ہیں کمیونکیشن کو فاسٹ اور ایزی بناتا ہے یہ سوشل میڈیا ہے نا
رام ہوگا گھر کے الگ
پہلے کے زمانے میں کیا پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے خط لکھے جاتے تھے تھے ہے نا تو ان کو کافی ٹائم لگ جاتا تھا پہنچنے میں تو آج کل آج کل س سوشل میڈیا کا دور ہے تو کمیونیکیشن بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے آپ کال لگاؤ اور ایک سیکنڈ میں کال ہو جاتی ہے نا تو اس سے آپ منٹو میں بات کر سکتے ہو
ہاں بالکل
تو بہت ہی ایزی بن گیا ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا نے بنایا بہت ہی ایسی آسان اور تووں اور بچ یہ آن لائن کلاسز اور کورسز تک آسان آسانی سے ہو چکے ہیں نا
ہاں بالکل جن سے کہ آپ نے بتایا ایڈوانٹیج بھی ہے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں ڈس ایڈوینٹیج بھی ہے ان سے جیسے کہ
ہاں بھائی نقصانات نقصانات
ہاں تو بچوں جیسے کہ جیسے کہ ہم بچوں کو فون دے دیتے ہیں جیسے کہ ہم بچوں بچوں کو فون دے دیتے ہیں تو وہ تھوڑا گیم گیم کھیلتے ہیں اسپیم میں پن جاتے ہیں بینکنگ ڈیٹیل لے دیتے ہیں تو ان سے ہم تھوڑا ڈیسائڈ وج بھی ہو جات ہے
ہاں بھائی بالکل صحیح بات کہی تو تو اس کے بہت سارے نقصانات ہے زیادہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تو اسے وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے نا بھائی جیسے کہ آپ آج کل دیکھتے ہو گھر والے اگر کچھ بولتے ہو تو بھائی وہاں پر تھوڑا شور آ رہا ہے آپ کو کیا آپ سائڈ میں جا سکتے
جلدی ہلو
تو جیسے کہ اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں اگر ہم زیادہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے تو اس میں ٹائم بھی جو وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے نا
بہت سارا وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے تو اور ایک بات ہے اس کی جو ایڈکشن ہے اس کی ایڈکشن لگ جاتی ہے جلدی لت لگ جاتی ہے سوشل میڈیا کی جیسے بچوں کو لگ چکی ہے آج کل تو کھاتے تک کچھ نہیں ہے اگر ان کے پاس مطلب کہ موبائل نہیں ہوگا ہے نا تو وہ کون کر رہا ہے سوشل میڈیا سب کروا رہا ہے
بالکل بالکل آٹھ منٹ وات نہیں دو منٹ ک بتے
جو ہے پڑھنے اور کام پر برا اثر پڑتا ہے ہے نا اور تو سوشل میڈیا جو ہے فیک نیوز اور افواہ پھیلا سکتی ہے جیسے کہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو خامخا افواہ پھیل جاتی ہے وہاں پر وہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ ایک اس کا نقصان بھی یہ ہو سکتا ہے نا
ہاں بالکل جیسے کہ سوشل میڈیا پر اسپیم چل رہے ہیں جیسے کہ گیمنگ پلیٹ فارم ہے ان سے پراڈ بھی ہو جاتا ہے ہمارے جیسے بچے گیم کھیلتے ہیں ان سے بھی ہاں جن سے پروڈ ہو جاتا ہے اور ان کا نمبر لے کے اور تھوڑا بینک ڈیٹیل لے کے اور ان سے تھوڑا ایک ویک کر لیتے ہیں تو تھوڑا ڈسڈوانٹیج مل جاتا ہمیں
ہاں بھائی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو کچھ لنک آ جاتا یہ ہمارے فون میں تو فون بچوں کے پاس ہوتا ہے جب کہ وہ اس اس لنک پر کلک کر کے اس کو کچھ مزے دار وہ آتا ہے ایڈ ہے نا تو وہ کلک کرتے ہیں وہ جانکاری مانگتا ہے تو بچے ایکسس کرتے ہیں اس کو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اسے بینکنگ ڈیٹ مل جاتی ہے تو ہمارے ساتھ بہت ہی بڑا فراڈ ہوتا ہے بینک کو لوٹا جاتا ہے ہے نا
ہاں بالکل آپ نے صحی فرمایا
اور اس کا بہت ہی بڑا ایک نقصان ہے جو کہ فیس ٹو فیس باتیں ہوتی تھی نا سامنے باتیں ہوتی تھی وہ کم ہو چکی ہے اب ہر ہر ایک بندہ پرریفر کرتا ہے فون پر بات کرنا ہے نا
ہمم بالکل بالکل
تو یہ اس کا بہت ہی بڑا نقصان ہے
ہاں یہ نقصان نقصان بہت مطلب جیسے بتایا نا نقصان نقصان بھی بہت ہے جیسے بچوں کو چھوٹے بچوں کو فون دیتے ہیں تو ان کو کچھ جانکاری نہیں ہوتی ہے وہ جانتے نہیں ہیں کچھ تو تھوڑا بہلا پسلا کر تھوڑا ہمم مطلب پیسے ویسے دے کر ان کو مطلب کر لیتی ہیں تو یہ وتن
تو بھائی آخر میں یہی بولنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا سوشل میڈیا ایک بہت ہی یوزفل پلیٹ فارم ہے کمیونیکیشن ایجوکیشن اٹر ٹرینمنٹ اور بزنس میں مدد کرتا ہے نا لیکن اس کا استعمال ہمیشہ بیلنس اور ذمہ داری سے کرنا چاہیے اگر ہم سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے یوز کریں تو تو یہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے نا بھائی
بالکل بالکل
تو بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے
مجھے بھی بہت اچھا لگا
بھائی اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اللہ حافظ
خدا حافظ بھائی جان